ہل آپ ہی سے گھر میں سارے ٹھیک
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو گھر پہ سب ٹھیک
بس شکر اللہ کا سات ٹھیک
آج کافی دن بعد بات ہو رہی ہے کیا کر رہی کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں میں بس پڑھائی کر رہا تھا تو ابھی پانی پینے کے لیے اٹھا
اچھا آج کل کا دوسرا انسان کسی نہ کسی ہیلتھ پرابلم کا شکار ہے اس سب سے بڑی آ اس کی سب سے بڑی وجہ ان ہیلدی لائف اسٹائل ہے ہے نا
ہاں پہلے لوگ گھر کا سادہ کھانا کھاتے تھے اور روز چلنا پھرنا ہوتا تھا اب فاسٹ فوڈ اور موبائلیں زندگی کا حصہ فاسٹ فوڈ اور موبائل زندگی کا حصہ بن گیا ہے
بالکل بچے بھی باہر کھیلنے کے بجائے موبائل گیمس کھیلتے رہتے ہیں نہ ایکزرسائز ہوتی ہے اور نہ ہی فریش ایئر ملتا ہے
اسی وجہ سے موٹاپا ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر جیسی بیماریاں تیزی سے بڑھ رہی ہیں
ہیلدی لائف اسٹائل کا مطلب صرف ڈائٹ نہیں ہوتا اس میں بیلنسڈ ڈائٹ ایکزرسائز اچھی نیند اور اسٹریس سے بچنا بھی شامل ہے
بالکل میں نے کچھ ہفتوں سے صبح جلدی اٹھنا شروع کیا ہے فاجر کے بعد تھوڑی واک کرتا ہوں اس سے دن بھر فریش محسوس ہوتا ہے
واہ یہ بہت اچھی عادت ہے میں بھی روز ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتی ہوں لیکن کبھی کبھی لیزنیس آ جاتی ہے
میرے ساتھ بھی پہلے ایسا ہی ہوتا تھا لیکن جب عادت بن جائے تو پھر ایزرسائز کرنا مشکل نہیں لگتا اور دن بھر انسان چست اور تندرست رہتا ہے
بالکل ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ روز کم از کم تیس منٹ واک یا ایکسرسائز کرنا ضروری کرنی چاہیے
ہاں جب میں صبح جاتا ہوں تو پانی کی بوٹل اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں و کرتے کرتے تو میں تھوڑا تھوڑا پانی پیتا رہتا ہوں اور پانی بھی زیادہ پینا چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ دن بھر صرف چائے یا کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں جس سے ان کی صحت بگڑنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے اس کے بدلے اگر ہم سادہ پانی تھوڑی تھوڑی دیر میں پیتے رہے تو ہم ایک تو زہر سے بھی بچیں گے اور اپنی صحت بھی ٹھیک رہے گی
ہاں پانی ہمارے جسم کے لیے بہت ضروری ہے یہ باڈی کو ہائڈریٹ رکھتا ہے اور ڈائجیشن بھی اس سے کافی اچھا اچھا اور بہتر ہوتا ہے
ہاں ایک اور بری عادت جو آج کل بہت عام ہو گئی ہے جو ہم لیٹ نائٹ تک جاگتے رہتے ہیں جس سے ہم صبح اٹھ نہیں پاتے
بالکل لوگ رات دیر تک موبائل چلاتے رہتے ہیں اور پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں اس سے صحت پر اثر پڑتا ہے اور پڑھائی پر بھی اس سے دونوں متاثر ہو سکتے ہیں
میں نے سنا ہے کہ اچھی نیند سے دماغ بھی فریش رہتا ہے اور انسان کا موڈ بھی اچھا چار رہتح
ہاں ایکسپرٹس کے مطابق ہر انسان کو روز سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینی ہی چاہیے
مجھے لگتا ہے ہیلدی لائفٹائل صرف اپنی صحت کے لیے نہیں بلکہ اپنی فیملی کے لیے بھی ضروری ہے اگر ہم صحت مند ہوں گے تو اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے نبھا سکیں گے
بالکل صحیح کہا صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے
بالکل ہم دونوں ایک دوسرے کو ہمیشہ آج سے موٹیویٹ کرتے رہیں گے اور صبح صبح ہم ایک دوسرے کو فون کریں گے صبح اٹھو جلدی واک پر جاؤ اور اپنی صحت کا خیال رکھو پانی پو اور ہمیشہ چلتے رہو
ہاں تمہاری بات کے بعد تمہاری ا تم نے کوئی اپنی لائف اسٹائل میں چینجز لائی
ہاں میں نے بھی اپنی روٹین میں کافی تبدیلیاں کی ہے پہلے میں بریک فاسٹ اسکپ کر دیتا تھا سوتا رہتا تھا دس گیارہ بجے تک رات کو دیر رات تک فون چلاتا رہتا تھا جس سے میری لائف اسٹائل سرکل بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا تا تو اب میں نے فون چلانا بہت کم کیا صبح جلدی اٹھتا ہوں واک پہ جاتا ہوں صبح تھوڑا تھوڑا پانی پیتا ہوں جس سے میں دن بھر تر و تازہ رہتا ہوں
میں نے بھی اپنی روٹین میں کافی تبدیلی کی ہے پہلے میں بریک فاسٹ اسکپ کر دیتی تھی لیکن اب رت ناشتہ کرتی ہوں مجھے محسوس ہوا کہ ہو کہ مطلب ای دن جس دن سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا اسی دن سے میری انرجی ٹھیک ٹھاک رہنے لگی میں اور سارے کام کر پاتی ہوں ورنہ جلدی ہی صبح سست ہو جاتی تھی کچھ کام کرتی یا نہ کرتی دن بھر ایسی ہی سستی سی لگی رہتی
بالکل صحیح ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ بریک فاسٹ دن کا سب سے امپورٹنٹ میل ہوتا ہے اگر ہم اچھا ناشتہ کریں تو دماغ بھی بہتر کام کرتا ہے اور پڑھائی میں توجہ زیادہ ہم دے پاتے ہیں
ہاں میں نے جنک فوڈ بھی کام کر دیا ہے اب اتنا نہیں کھاتی جتنا پہلے کھاتی تھی پہلے ہر دوسرے دن برگرز اور فرائز کھا لیتی تھی لیکن آپ گھر کا کھانا ہی آنے لگا پسند آنے لگ اب تو میں وہ سب اوائڈ ہی کرتی ہوں اس سے ایک تو ڈائجیشن میں پرابلم ہوتی ہے اوپر سے ہیلتھ پروابلمس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ پتا ہی نہیں چلتا کہ جو ہم کھا رہے ہیں وہ کتنا انہلدی ہے
گھر کا کھانا سب سے بہتر ہوتا ہے اس میں صفائی بھی ہوتی ہے اور نیوٹریشن بھی زیادہ ہوتا ہے میری امی ہمیشہ کہتی ہیں کہ صحت مند کھانا ہی اصلی دولت ہے
بالکل اور پھل اور سبزیاں بھی روز کھانی چاہیے اس میں وٹامنز منرلس ہوتے ہیں جو ہمارے جس کو مضبوط بناتے ہیں امی ہر دن مجھے سبزیاں اور پھل فروٹ بولتی ہیں کھانے کے لیے کہتی ہیں کہ تمہارے لیے بہت اچھا ہے اگر کھاؤ گی اس سے صحت اچھی رہے گی اور زیادہ انینرجی ملتی رہے گی انسان تر و تازہ فیل کرتا ہے جب ہیلدی کھانا اور لائف اسٹائل میں چینجز لاتا ہے
میں روز کم از کم ایک سیزنل فروٹ ضروری کھاتا ہوں کیونکہ پھل ہماری لائف اسٹائل کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے جن میں فائبرس ہوتے ہیں جو ہمیں نیوٹرینٹس پرووائڈ کرتے ہیں جو ہماری لائف سائیکل کو مینٹین رکھنے میں بڑا ہی کام آتے ہیں اور کشمیر کے ایپلس اور چیریز وہ تو ویسے بھی بہت ہی ٹیسٹی اور صحت مند ہوتے ہیں ان کا کیا ہی کہنا دیکھتے ہی منہ میں پانی آ جاتا ہے وہ تو میں دن میں کم سے کم کم دو بار تو کھاتا ہی ہوں
سچ کہا ہماری کشمیر پیر میں فریش فروٹس کی کمی نہیں ہے ہمیں ان کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے گھر میں تو دو چار ہم نے فروٹس کے پودے بھی لگائے ہیں جب بھی میرا دل کرتا ہے تو پیڑ سے فریش فروٹس امی یا تو امی لے کر دیتی ہیں یا تو میں خود ہی جا کر لاتی ہوں پھر وہی کھاتے ہیں دکاندار کے پاس لانے سے اچھا تو گھر کے ہی فروٹس ہے کیونک میں نہ پیسٹیسائڈ ہے نہ کیمیکلس کی پارواہ اور یہاں کے فروٹ تو ویسے ہی بہت میٹھے اور دلکش ہوتے ہیں اگر ہم دن میں دس فروٹ بھی کھائیں تب بھی کم ہی لگتا ہے
ایک اور بات جو میں نے آج کل نوٹس کی ہے اور سیکھیھی آئے وہ ہے کہ اسٹریس کو کم کرنا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہم اپنا لائف اسٹائل جو ہے وہ ہیلدی طریقے سے جی سکے ادروائز جس وجہ سے آج کل بچ ڈپریشن میں جا رہے ہیں سوچ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ان وجہ سے اس وجہ سے بچوں کا لائف اسٹائل اور ان کے دماغ پر بہت برا ار پڑ پڑ رہا ہے جس سے ان کی ہیلتھ بہت بگڑ رہی ہے
بالکل آج کل اسٹوڈینٹس اگزامس اور فیوچر کی ٹینشن میں رہتے ہیں اگر اسٹریس زیادہ ہو جائے تو صحت بھی متاثر ہوتی ہے
اسی لیے میں جب تھک جاتا ہوں تو تھوڑا دیر قرآن کی تلاوت کرتا ہوں یا فیملی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں جس سے میری لائف اسٹائل کا جو سرکل ہے وہ مینٹین رہتا ہے کبھی کبھار ماں کے ساتھ باپ کے ساتھ گپے لڑانا بھائی بہن کے ساتھ جھگڑا کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا اس میں زندگی اس کے ساتھ زندگی میں مزہ بنا رہتا ہے اور ہمیں چاہیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں باتیں کریں ایک دوسرے کے ساتھ کھیلے کودے تاکہ ہم بھی ہنستے رہے مسکراتے رہے اور زندگی کاٹتی رہے
بالکل بہت اچھی بات ہے میں بھی کبھی کبھی گارڈنگ کر ہوں یا اپنی چوٹی بہن کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتی ہوں اس سے اسٹریس بہت کم ہو جاتا ہے اور دل کو سکون جاسا محسوس ہوتا ہے یہ پلے فل چھوٹی چھوٹی چیز اگر انسان دن میں پانچ منٹ بھی کر لے یا دس منٹ بھی کر لے تو اس سے بھی صحت پر کافی اچھا اثر پڑتا ہے فیملی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا اور اس اسٹریس فل انوائرمنٹ سے دور رہنا اس سے دل کو سکون ملتا ہے فیملی ٹائم بہت اچھا دل کو سکون مطلب پہنچاتا ہے اس سے ہماری اسٹریس لیولس بھی کم ہو جاتے ہیں اور اس سے ہارٹ ہیلتھ پر بھی اثر پڑتا ہے اس سے ہماری روزمرہ کی ایکٹیویٹیز جو ہم کرتے ہیں اس میں بہت ساری تبدیلیاں بھی آتی ہے جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے
ہاں آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ضروری ہیں فریش ہوا اور دھوپ سے صحت بہت ہی بہتر ہوتی ہے
اور موبائلس کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے آج کل لوگ گھنٹوں سوشل میڈیا پر رہتے ہیں کبھی آن لائن شاپ تھنگس کبھی ریلس کبھی ڈراماز ایسے بہانے مار کے دن بھر اسی پہ چپک رہتے ہیں اس سے آنکھوں پہ بھی اثر پڑتا ہے دماغ پہ بھی اور صحت پر بھی لیکن لوگوں کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ایسا کوئی انسان نہیں ہوگا جو دن میں فون کو ہاتھ لگا کر اپنا اسکرین ٹائم سے اپنی آنکھیں نہ خراب کیا کرتا ہوں
بالکل میں نے اسکرین ٹائم بہت ہی کم کر دیا ہے اب موبائل صرف ضروری کام کے لیے یوز کرتا ہوں اس سے میری آنکھوں اور نیند دونوں میں بہتری آئی ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہلدی لائف اسٹائل صرف ایک دنیا ہفتے کی عادت نہیں ہونی چاہیے یہ پ کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں صرف ایک چیز پر توجہ نہیں دینی چاہیے اپنی روزمرہ کی زندگی میں تھوڑی تھوڑی اچھی اچھی ایکٹیوٹیز بھی لانی چاہیے چاہے وہ انڈور ہوں یا آؤٹ ڈور ہووں ا اس لیے ہمیں ایگزرسائز روزانا بیلینس ڈائٹسھی ن زیادہ پانی پینا اور پوزٹو سوچ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے بالکل اگر ہم آج سے ہی اپنی صحت کا خیال رکھیں گے تو مستقبل مستقبل میں بھی بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور ہمیں اپنے گھر والوں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے اگر پوری پورا گھر صحت مند عادتیں اپنا لیے تو سب کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے
چلو اللہ حافظ
اچھا چلو اللہ حافظ